وعلیکم السلام
السلام علیکم
بولیے کھانا پینا ہو گیا-
ہاں ابھی جسٹے کھانا کھائے ہیں-
ہوں
کہاں گھر ہیں-
ہاں گڑی تو ابھی ہیں آپ کہاں ہیں-
گھر میں ہے ادھر کھیت بن جائیں گے موسم خراب کیا ہے-
اچھا کا ہی بون رہ ہیں-
بھول نہیں رہا کو بھی گاچی کرنا ہے-
اچھا، اور بیرن موہن
بہن ہو گیا ہے دس دن میں تیار ہو جائے گا روپنے جیسا-
سپ نہیں س کرتے ہیں کہ بانی ہار لگا ہو-
نہیں سب بن ہار دھان و روپائے گا تو بن ہار- لگے گا کوڑی کوداری سب بنیہار لوگ کرے گا- کہاں سے- ڈیڑھ بیگھہ کے لم سم میں دھان روکتے ہیں تو کہاں سے اتنا اپنے نہیں سمبھو ہے-
ہوں اپنے تو کہاں سےتا ہے-
دس پندرہ کٹھا کڑار ہو جاتا ہے ادھر- کریلی ابھی خدمت وقت تھوڑا ہے اس کو دیکھتے ہیں اج نہیں تو کل لگا کے- بیگل لگانا ہے تین کٹھا میں- کوبھی چار کٹا میں لگانا تو اس سب اپنے سمبو نہیں نا-
نہیں- نہیں سپنا تو,
آدمی لگانا ہی پڑتا ہے- یہ ہے کہ خالی آدمی سے کام نہیں ہوتا ہے کچھ اپنا ہو کرنا پڑتا ہےسا-
ہوں ڈپرٹ کرنا پڑے گا نا تھوڑا نا اپنا سے اتنا اتنا سیح ہو جائے گا-
ہاں
اور بتائیے-
ا ادھر مکائی کئی لگاتے ہیں کا اھی والا سویٹ کو
لگاتے ہیں ادھر مکہ لیکن میں جتنا لیل گائے ہیں نا تبلیغ کھا جائیں-
وہ تو ادھر بھی پریشانی ہے اس کا لیکن سویٹ- کون مک سویٹ کون بول رہے تھے-
پتا نہیں کرتے ہیں کسان لوگ نہیں لیکن ان کو نہیں پت ہے-
ج
کون- کون, کمپنی کون کون وائٹ والا-
نہیں وائٹ ور نہیں رہتا ہے وہ- سٹ کون رہتا ہے وہ ایک دم آپ کو دسوں دن رہ جائے گا نا پکھنی میں-
ہاں
تو کچھ نہیں ہونا ہے بہت میٹھا مکئی لگتا ہے- سب ادھتر وہی یوز کرتا ہے ان لوگ جو ٹھیلا پہ نہیں وہ- دیتا ہے چنا بدامولہ کے ساتھ وہی والا وہ رہتا ہے اس کو سویٹ کون بولتے ہیں لگائے ہیں آٹھ ہاں ہاں ہاں وہ
پچیس سو روپئے کے جی دانہ لے کے لگائے ہیں اس کو-
ادھر روکتا ہوگا-
پہلا بار ہم لگا کے دیکے ہیں اس کا ان نیل گاہ کے چلتے ہاں ادھر ادھر ادھر تلیا ہیی طرف بھی وہی حال ہے ادھر لوہڑی طرف بھی وہی
ادھر مائنس ہے نا ہڈال کو مائس مائنس کی طرف بہت آ رہا ہے ایک سے ایک جانور س لا بولتا س آ جا رہا ہے بن سو لا ہے جتنا ہے بہت سارا اس کے چلتے بادام وادام کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ہاں دھان ب دھان بہت نہل جاتا ہے سب ختم کر دیتا ہے بہت دقت ہے پتا نہیں کیسے کھیتی باڑی ہوگا ہاں
ادھر کا تو ادھر زمین سب کوئلے مسولہ میں چل گیا ہوگا
ہوں
کوئلہ ابھی وہاں سے نکل رہا ہے ادھر سے بند ہے
نہ بند ہو گیا پورا
پورا بند ہو گیا
ہاں
تو ابھی اسی کے ن انڈر میں ہوگا
ابھی تو سکنڈر میں ہے لیکن وہ بند ہو گیا ہے ابھی
برسات میں کجن بارش کے چلتے بند ہوا ہوگا
نہیں ایسے دو سب سے بند ہو گیا ہے
ہاں یہ اتھی واللا جی رجارا والا
وہ تو چاہے وہ چل رہا ہے بولتے ہیں وہ مائنس ہے کہاں بولتے ہیں کاربن ایکٹو ہے کاربن اسٹارٹ گے چل رہاا
ہ
ہوں یہاں تو دو سال سے بند ہوتا پتاہ نہیں کب اسٹارٹ ہوگا
ہ اسٹارٹ تو کرے گا بند ہے تو اس میں کام کرے والا آدمی کے وےتن وتن تو بند کر دیا ہوگا سبزی
اور کو بھگا دیا جو پرائیویٹ سے کام کرتا تھا اس کو بگا دیا سر
ہاں ہ
جو سرکاری والا ہے اس کا رکھا ہے جو کمپنی کے تھرو کام کر رہا ہے اس کا ج
او
ہوں ہ ھم
آپ سب بتائیے کیا ہو رہا ہے
آ کچھ نہیں بیس بیٹ چاء رہا
ا
ہمے پاس کھیتی باڑی کرتے ہیں کچھ کم کرتے ہیں
کھیتی باڑی ا پھر جاتے ہیں ڈالٹے میں آدھار والا کام میں اگر تو بند ہے آئی ڈی ا تو کیا کرے آدھار والا بھی جاتے ہیں ساکیت بگا کرتے دکان نہیں ہے کینرا بینک میں رہتے ہیں سکیت بھیا کے ساتھ
اچھا تو آدھار کارڈ بھی سب بنا رہے ہیں بن رہا ہیں ہم پہ بھی-
ابھی وہاں بھی بند ہے یونین بینکوں میں ابھی بند رہا ہے جیت بنا رہا ہے-
ہاں
م نے انہیں کا ہے سکے تو بھیا کے آئی ڈی ہے
تو وہ نہیں کام کر سکے اتنے کام کر رہے ہیں ابھی کا
ان کا آئی ڈی بند ہو گیا ہے وہی دلوائے ہیں اجیت کو ایگزام دیا تھا وہ تو
وہی کام سد ن
چالو راستہ تو ہم جاتے ڈلٹے نے گائیں لیکن بند ہے تب-
ان با
جام تو
کروانا ہے انیں-
ج ہم دیا ہ ہم لیکن- ہاں ای میل بائک والا ہو جائے گا بات کر لیجیے گا-
دیک نہیں چھ مہان پاس د ہے-
کینرا بینک-
ہ کنات ت- ہ ایے کہین
میرا نہیں ہوا تھا میرے چھوٹا بھائی ت تھا-
اچھا آپ کا چھوٹا بھائی تھا- ہم تو گئے تھے-
ہوں کیا ب-
تلک کے دن ہاں تلک میں ہم آئے تھے وہاں- ند س ب یہ تو پئیب کی اے-
پتاہ نہیں ہاں وہ گئے تھے یہاں سے گئے تھے- ت ہ سسرال ہو گئے میرےاں-
ہاں- ہاں ہم کو پت ہے بتائے تھے ہاں بتائے تھے- بارش ہو رہا ادھرج-
نہیں دھوپ ہولا ہے صبح بدریےج ہلکا کیا تھا تو جھمجھم آیا پھر ختم ہو-
روپ گا یہاں تو صبح سے ج بدل کیا ہے س بدل کیا ہے- کبھی گر رہا ہے کبھی بند ہو جا رہا ہے لیکن دھوپ نہیں نکلا ہے صبح سے ابھی تک-
ہلکا- ہلکا نکل رہے ہیں-
یا پھر کا نمبر آنے کو سیو کر لیں گے پھر کال کرنا ہوگا تو کریں گے پھر-
ہاں- ہاں
دس آدھا گھنٹہ سامنے کریں گے کا-
ہاں کیجیے گا دیکتے ہیں سمے-
کل سے میسج کر رہے ہیں آپ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں تو- کل ہی میسج کی تھا ہے صبح میں میسج کیے ہیں-
صبح میسج کیے تھے تو ہم دیکھے میسج کیے تھے تو دیکھے- لیکن میرا موبائل چارج نہیں تھا رات کو لائیو نہیں دیا نا صرف پانچ پرسنٹ تھا- تو صبح ہوا میں لائن دیا تب چارج کیے-
ہ پھر کلفی کی تھ کلفی نیک پس بولتے ہیں- ایے کسی ہو رہیں گے کر کے
نہیں کال کرنا ہے بات کرنا ہے تو کیا دقت ہے
ہاں پھر ن ٹکس ٹاس ہی جائے گا اگلے ہفتتے میں
آئیے ادھر گھومنے
ہاں
ائیے ادھر گھومنے ہیں سب یہ ہے اپ کا-
گئے تازے کل تھے- ج بیٹھل تھے وہاں کا ب بجرییا نہیں ہے جہاں- بنا ہوا دھاپہ وجیسا-
ہاں چبوترا-
ہاں چوتروا-
اچھا اج کل دو تین دن پہلے اپ ہی تھے دو تین لوگ نا-
نہ نہ نہ آج کل نہیں آج ہو گیا ایک مہینہ سپ رہ
ایک مہینہ سوپر ہم کہے کہ آج کل چا پانچ دن پہلے
تین چار گو آ نے تو دکان بار ہی چلتا ہے ہے ان چس ن
ہاں
جو بازار کے پاس ہیتا میں چل چل رہا ہوں کب سو دھان روپنا اسٹارٹ ہو جائے گا ہوں
ٹھیک ہے چلتا ہے ان کا بھی
ہ کب سے اسٹارٹ ہو جائے گا دھان روپانا
یہاں تو کد ہی ہونا چالو ہو گیا ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں دو چار دن بعد ایک مونگ تھوڑا سا بچل ہے ٹوٹ جائے گا نا ایکر بع پانی ہلائیں گے ہم بھی
رکشا بند تو ہو جاتا ہے سب کا روپا ہوا انسال ہوگا کہ نہیں پ پانی گری نہیں رہے
دو چار دن میں روپانا ہی چالو ہو جائے گا ہم لوگ
نہیں تو اس کل بہن چھٹایا ہے پتہ نہیں دس پندرہ دن مر لگے گا بہنتی آ رہا ہوں
نہ کم سے کم پچیس دن بائیس دن پچیس دن لگے گا
رکشا بندک ہو جاتا ہے سب سے
ہم لوگ کے تو ایک ہفتہ ایک ہفتہ سے پہلے ہی متب مطلب چالو ہو جائے گا ہم لوگ کے ادھر روپانا کد ہی ہونا تو پورا چالو ہو جائے گا ابھی تو
پان ملب پانی کی بڑھیا ویوستھا ہو اس کے لیے
ہاں یہاں پانی کی ویوستھا ہے
ہاں تو
پانی یہاں کم اھی پر ہے لئر لئر ہے اوپر ہی یہاں
ہ ہم لوگ کا مہسور پہ چلتے تھوڑا سا پنلیر کم ہو گیا ہے
یہ تو ہم لوگ کے پندرہ فٹ بیس فٹ میرا بورنگ ہے پینتیس فٹ لیکن پانی ہے پندرہ فٹ پر
او یہ مائنس نا سج اتنا منسو ہے سب پن س باہر نکال دیتا ہے نکال ندی میں بہا د رہتاا آانیےا تب بند ر پائے گا بلیے
آج کل
ہلو ہوں
ہاں ہاں بولیے جی
بولیے کیا بول رہے تھے
بول رہے تھے کہ آج کل کچھ کام کر رہے ہیں کہ گھر ہی یہاں
کام کر رہے ہیں پرائیویٹ سے